ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ ٹھیک کوو سا ٹھیک ہے
بس الونت پلس سے بھی ٹھیک ہے بھائی
جی بجے
یہ وجن بجن میں میں نے آپ سے رابطہ کیا مجھے ایک جانکاری چاہیے تھی آپ کا کوئی کچھ اچھی سی یہ جسے ہم ہیبٹ کہتے ہیں انگلش میں
جی بضر
کہ آپ کو کون سی ایسی پسند ہے
نہیں انسان کو بہت بہت بہت ہی انسان کو نا ایک جس کو ہم عادت کہتے ہیںو
جی
عادت کا جو ایک اچھے عادت کی طاقت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے انسان کو بہت اچ عادت انس سفر کرنا چاہیے زندگی تاکہ اس کے وہ جو آنے والا وقت تو بہت اچھا رہتا ہے انسان کو ایک عادت اسے انسان ایک بنتا ہے اصل میں اچھی عادت عادتیں جتنی اچھی ہو اتنے اتنا ہی ہاں جتنی جتنا انسان جتنی کی عادت ہے اھی اچھا انسان بنتا ہے
اچھا انسب بنتا ہے جی
ہاں عادتی وہ کام ہے جو ہمیں ہر روز بار بار کرتے ہیں ہماری عادتی ہی ہماری مستقبل بناتے ہے اگر ہم عادتیں اچھی ہ تو زندگی بہتر ہوتی ہے
بہتر ہوتی ہے اور اگر عادت بی ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے
ہر کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک اچھا اچھا اچھی عادت یہ ہوتے ہیں وہ ہر وقت قدر وہ ہر وقت کی قدر
ہر بقت
کرتا ہے محنت کر اس تکنیکی اور اپنی وعدے پورے کرتے ہیں
وعدے پورے کرتے ہیں جی بائی جان بالکل صیح فرمیا آپ نے وہ وقت کی بھی قدت کرتے ہیں اورھر وقت اس کی قدت کرتے ہیں تو وہ آگے چل کے بہت کامیاب انسان بن جاتا ہے وہ تو بجن جو کہ ایک عادت ہوتی ہے لگن ہوتی تھی اپنے کام میں وہ فضول ایسے وقت برباد نہیں کر رہا ہوتا ہے دوسروں کی طرح وہ اپنے ٹائم پہ کھانا اپنے ٹائم پہ سونا اپنے ٹائم پہ کام کرنا اور بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ ہاں مجھے فائد ہے تو وہ وقت کی بھی قدر کر کرتے ہے وقت فضول میں ضائع نہیں کر تو پھر کل کو وہی وقت کل کو پھر وہی وقت اس کی قدر کرتا ہے پھر
صحیح پرمان باداشان یہ انسان کو انسان جس چیز کی قدر کرتا ہے نا چاہے کوئی بھی چیز ہو وقت ہی نہیں ہے ضروری ہر کوئی چیز دنیا میں جو ہے نا جس کی انسان قدر کرتا ہے نا وہ اس کی قدر کرتے ہیں چاہ آپ کی کتابی کیوں نہ ہو چاہے آپ کی تعلیم کی ہو
ھم جی بھ جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے جیسے بھی جتنے بھی پیچھے فقیر مفکر گزرے ہیں جتنے بھی عالم گزرے تو وہ کیا کرتے وہ ان کا بھی یہی ایک تھا کہ جو اپنا پیشہ ہے وہ اپنی جو عادت ہے وہ صحیح چیزوں میں آپ یہ نا ڈان کرے تو اسے کیا ہوگا وقت کی بھی آپ اہمیت سمجھیں گے اور وقت آپ کی اہمیت سمجھے گا تو آپ آگے چل کے پھر بہت ہی عظیم شخصیت بن جائیں گے آپ کا اٹھنا بیٹھنا اپنا سبھی کو متاثر کرے گا اور دوسرے بھی آپ سے پھر آپ سے متاثر ہوں گے وہ بھی اپنے آپ کو پھر ویسا کچھ بنائیں گے کہ وہ بھی آگے چل کے آپ کے جیسے کامیاب ہو جائے تو ایک وہ نا ایک یہ تصویر بن جاتی ہے ان کے کیا یہ دیکھو یہ کتنا آپ کے چلنے سے آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے ان کو بھی پھر کیا ہو ہوتا ہے کہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ہے ہمیں بھی اس کے جیسے بننے لوگ آپ کی مثالیں دیں گے لوگ آپ لوگ آپ کی مثالیں دیں گے اپنے بچے شم کو ب لیںگی دیکھ کو ان کا بیٹا کہتا ہے آپ کے گھر والوں کا آپ کے استادوں کا آپ کے ماں باپ کا عزت بھی بڑھے گا اور خود کو آپ کو بڑھے گا ہی بڑھے گا
نہیں بہت ساری یہاں یہ بات صحی بات ہے اچھی دت ہے بہت ساری ہیں جیسے ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں وقت پر کام کرتے ہیں سچ بولنا کتابیں پڑھنا والدہ کی عزت کرنا اور دوسروں کی مدد کر کرنا اھھی عادت
اچی آدت
کہ مثال یہ ہے یہ اسی طرح بری عادت ہے جیسے وقت کو کرنا روڈ بولنا
خدا ایک کرنے دودور بول رہنا
سستی رکھنا اور گھر کی وہ گھر میں بہت غیر ذمہ داری سے موبائل استعمال کرنا اور کے ذم دہ داری کاموں میں بہت سارا وقت برباد کرنا اگر ہم اپنی عادتوں کو بدلتے ہیں تو ہماری زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں کیونکہ عادتیں یہ ہماراری روز کے فیصلے اور روایا کو
بائی آ کو نا کرتے ہیں جی بھائی بس یہی ہمارے کردار یہ کیاما
آ چھوڑنے کی کوشش کرے روز روزہ میں آپ پوچھیں کہ آج میں کیا اچھا سیکھوں وہ کیا
کیا اچھا سیکھ
تر کر سکتا ہوں ہمیں اچھے لوگوں کو کی صحبت اختیار
بگو کو
کرنی چاہیے کیونکہ اچھی صحبت اچھیدتوں کو جنم دیتی ہے رے ہم اچھی عادت ماہاری مستقبل لکھتے ہیں
بالکل بھائی جان صحیح فرمایا آپ نے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب آپ کو وہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ باقی آپ کو بس وہی مطلب تعلیم یا کسی اپنے بس پڑھائی میں یا کچھ اور اپنی میں آپ کو کھیلنا بھی ہے لیکن اپنے وقت پر کھیلنا ہے آپ کو
جی صحیح
اور اور باقی آپ اسکرین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اسکرین ٹائم بھی ایسا مطلب وقت کہ مینج کرنا یہ بس تھوڑے ٹائم تک جو کہ آپ کو اپنے انت سنتولن میں رکھنا ہے کہ زیادہ حاوی بھی نہیں ہونا چاہیے سب کچھ سنتوں لگ میں رہنا چاہیے کہ کوئی نقصان بھی نہ ہو اور اپنے کام پہ باقی کام اپنے وقت پہ باقی جو کام ہے وہ بھی ہو جائے اچھے سے
یہ صحی پرمائ
جیک اور جب مطلب یہ قدرتی ہے جو بھی ایک ذمہ داری ذمہ دار والا جو شخص ہوتا ہے جوب بھیھی اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تو جبھی وہ سوچے گا کہ نہیں مجھے ایسی ایسی چینجز لانی ہے تبدیلیاں لانی ہیں خود میں تو وہ خود ہی ایک ایسا اس میںت اس کے اندر احسا وہ جنون آ جاتے ہیں وہ لگن آ جاتے ہیں کہ نہیں مجے کرنا ہی کرنا ہے چاہتے کچھ بھی ہو جائے تو تو پھر وہ کرتا ہے اچھے سے تو یہی اس کے اندر پھر وہ ایسی عادتیں جنم لیتی ہے کہ جو اسے کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے
صحی فرم آ اچھی عادتیں ہمیں ڈسپلن اور ذمہ دار ذمہ داری یا آتے ہیں جب ہم روز ایک وقت پر اپنے کام کرتے ہیں تو زندگی زیادہ منازم ہو جائے جاتے ہیں منظم ہو جاتی ہیں اور ہر اچھ ای عادت شروع شروع میں مشکل ہو ہیں لیکن ہم ہم جب اپنے اس پل پر پ روز عمل کرتے ہیں تو وقت ہماری زندگی کو کا جو ایک حصہ بن جاتا ہے ہمارا وہ ڈسپلن وہ پراپر بن جاتا ہے جو ہم کو ہماری بری عادت ہی کو دھیرے دھیرے چھوڑنا چاہے ایک دن ایک ہی دن میں سب کچھ بدلتا بدلنا ضروری نہیں ہے لیکن روز تھوڑی تھوڑی بہتری روز ہونی چاہیے
بالکل بھشن اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے
جی بجن جیسے ہم اگر ہم ہ
تو یہی کہہ رہا تھا میں کہ اگر اپنے اوپر ایک ہی دن میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو اگر تھوڑا بقت بھی لگے گا یہاں پھر ہمیں اپنے اوپرم کرنا چاہیے تو آج کل تھوڑا تھوڑا بہت ہی چیے لیکن آج تھوڑا کل تھوڑا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایک دن ایسے مقام تک پہنچیں گے کہ ہمیں لڑ جائیں گے ہم کہاں بہت چی جو نا تبدیلیاں بہت ہیی امپرومنٹ آئی ہے ہماری لائف کیونکہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے جی بھائی
ا ہاں یہی ہے کہ جیسے اگر ہم کوئی اگر ہم روز صرف تھرٹین نہ تیس منٹ کتاب پڑھے تھوڑی ایکزرسائز کرے یا کچھ نیا سیکھے تو ایک سال بعد ہماری عادت اندر نا ایک عادت بڑھی
ن تبدیلی آ سکتے ہیں اچھی عادتیں صرف ہمیں ہی فائدے نہیں دیتی ہیں بلکہ ہمارے گھر والوں کو دوستوں کو اور پوری سوائٹی پ ب ایک اچھا
چس م یہ ن سندیش د دیتتی
ہ اس لیے ہمیں ایسی عادتیں اپنی چاہیے جو ہمیں بہتر انسان بنائے اور دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کریں
ہاں ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ کامیابی اچانک نہیں ملتی ہیں وہ روز کی چھوٹی چھوٹیے اچھے عادتوں کرنے
کا نتیجہ ہوتا ہے بالکل بھائی جان غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے
ہاں ان کو
بہت ساری ہے لیکن ہمیں ان غلطیوں سے کر رہاں جی باجا ہمیں ان غلطوں سے باگنا نہیں ہے ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے کہاں پہ دیکھ مر کون سی غلطی ہے وہ ہمیں وہ ہمیں ٹھیک کرنی ہے کام کرنا ہے
کیا ہے کہ ہر دن ہمیں اپنی عادتوں کو ایک نا جائزہ لیناے چاہیے سوچے کہ آج میں نے کون سی اچھی عادت اپنائی اور کون سی
بری عادت کو کا کام کیا ای عادت ہمیں ایک صحت مند خوش کامیاب بناتے ہیں جبک کی پابندی صاف صفائی منت اور ایمانداری ایسی عادتیں ہیں جو یہ ہر انسان کو اپنانی چاہیے اگر آپ اگر ہم روز تھوڑی سی ب بہتر بننے کی کوشش کرے تو کچھ مہینوں کے بعد ہمارے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ہمیں اپنے بچوں کو اور دوسروں کو بھی اچھی عادتوں کی طرف لینا چاہیے اچھی عادت ہے جب ایک انسان سان سے دوسری انسان تک پہنچتے ہیں تو پورے موش بدلتا ہے یاد رکیں ہمیں صرف فیص یا دیکھیں ہمارے فیصلے صرف عادت عادتی بناتے ہیں اور ہماری عادتیں ہمارے مستقبل بناتے ہیں بس یہ ہمیں آج کے ارادے یہی کرنا چاہیے کہ ہم ہر دن ایک اچھا کام ضروری کرے وقت کی قدر کرے سچ بولے اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں
لیکن آپ نے بالکل صحیح بولا یہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جائزہ لینا چاہیے اپنی غلطی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم دن میں کچھ بھی کریں جو جیسی ارض کو سوتے ہیں اپنے بستر پر جاتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کون سی ایسی خام یا کون سی غلطی ہو یا میں کہ جو جس سے میرا کام رک گئے میرا کچھ ایسا جو کرنے والا تھا وہ نہیں ہوگا صحیح وقت پہ تو جیسے وہ اس سب کا جائزہ لے گا تو اس سے یقینا اگلے دن جو وہی کام پین ادھورا رہ گیا تھا اسے پورا ہو گایا تو ایسے ہی آگے چل چل کے وہ بہت ہی ایک بڑا یہ ہو جائے گا تو بالکل یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے اندر وہ لگن لانی چاہیے اپنے اپنے اندر چسی لانی چاہیے ہمیں اپنے اندر وہ ایسی عادتیں لانی چاہیے کہی جسے ہم کر سکتے ہو اور سب کچھ ہمیں کچھ بھی مشکل لگے گا پہلے ایسا نہیں ہے کہ سبھی کچھ آسان ہے ہمیں مشکل لگے گا بہت لیکن ہمیں ان مشکلاتوں کا سامنا کرنا ہے ہمیں رہنا ہے ہمیں غلطیاں اپنی سدھارنی ہے تو تبھی جا کے ہماری زندگی آگے چل کے بہت ہی زیادہ اچھی بنے گی
صحی فرما ہوا جان
اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کو بھی ہماری وجہ سے آرام دے کے انہیں بھی کسی قسم کا پریشانی نہیں ہوگی ان کا بھی عزت بڑھے گا معاشرے کی بھی عزت بڑھے گی اور ہر کسی چیز کی عزت بڑھے گی
صحی پرم بس ہمیں یہی آخر میں میں یہی کہوں گا کہ کامیابی کسی ایک بڑے فیصلے نہیں ہوتے ہیں بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی اچ اچھی عادتوں سے ملتی ہے اس لیے ہمیں اپنی عادتوں کو بہتر بنانا اور اپنی زندگی کو کو ایک بہتر بنانا چاہیے
بالکل بالکل بالکل تو جی بھائی یہ تو بہت آج ہم نے بہت ہی ایک عظیم جو مدعا ہے اس پہ آپ نے تھوڑی روشنی ڈالی یہاں پہ تو یہ بہت اچھا لگا مجھے اور ہمیں ڈالنی بھی چاہیے ایسی ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں ہمیں ان کو ان پہ بات کرنی چاہیے تو بالکل بان نہیں بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت کچھ ملا آپ سے سیکھنے کو سیکھنے سکھانے کے لیے تو بالکل بھائی مجھے بھی میں بھی آخر میں یہی کہوں گا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کو آپ کے اندر میں نے وہ
نا وہ پیاس دیکھیے آپ کو سیکھنے کی طرب ہیں آپ کو ایک اچھی عادت ڈالنے کی نا وہ طلف ہے آپ میں آپ سیکھنا چاہتے ہو
ج جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ پیاس ہونی چاہیے انسان کو صحیح بائی چانس چلو بائی چانس
آپ سے مل کے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے اپنے روزمرہ زندگی میں اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی عادتتی آ سسی ڈال ان شاء اللہ آگے آنے والےقت پ میں ایک بہت بڑی کامیابی بن جائے گی اوکے اللہ حافظ
خدا حا آباد رہی ہوں آباد وہ بائی چانس کال ہی کٹ نہیں ہو رہی ایک بائی جان بائی جان ب جان کی کٹ نہیں ہو رہی ہے
ہلو
ہلو کلو
جی بجان
ہلو وجہ نہیں آپ بھی کال ہی کٹ نہیں ہو رہی ہے کیا